السلام و علیکمت اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور واہ جی بتائیے کیسی ہیں اپ
جی بھائی صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بتائیے
آج کا موسم بہت ہی سہانا ہے ہم سوچے آپ باجی موسم کی جانکاری دے دیں
صحی بول رہے ہیں آج موسم تو بہت اچھا ہے کیا ہے نا بارش کا موسم چل رہا ہے نا تو اس میں بارش جب ہوتی ت نا تو بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں آپ کہیں گھومنے نہیں گئے اپنے آس پاس
وہاں کا نیچر دیکھ کے بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے تو اکثر میں وہی جلا جاتا ہوں
نہیں بہت صحیح کرتے ہیں نا دل کا سکون بہت ضروری ہے نا آج کی اس بھاگا دوڑی زندگی میں دو بل سکون کی مل نا تو وہ بہت اطمینان ملتا ہے اس
صحیح بول رہی باجی بہت ضروری ہے
اپنے بچوں اپنی فیملی جاتے ہیں بٹ میرا کیا ہے ناب چھوٹا سا بچہ ہے تو میں زیادہ جا نہیں پاتی ہوں میرے شوہر جاتے ہیں گھومنے اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا نہیں جا پا رہی ہوں میرا
آپ بھی چلے جائ گے نا بھائی جان کے ساتھ آپ بھی چلے جایا کریے
جی انشاء اللہ اگلی ٹرپ میں میں بھی جاؤں گی ابھی تھوڑا سا میرے بھیا کی طبیعت درست نہیں تھی نا اس وجہ سے میں نہیں جا پائی تھی اب نیکسٹ ٹرپ میں میں جاؤں گی انشاء اللہ میں بھی جاؤں
اچھاچ ضرور آئیے گا اس سمے کیا ہے اس سمے نیچر کو دیکھنے میں کا جو آنند ہے نا وہ اس موسم کے علاوہ دوسرے موسم سمو میں نہیں ملتا اگر نیچر نیچر کو دیکھنا ہے تو اسی موسم میں آپ کو جانا پڑے گا آپ کو اسی موسم میں نیچر کا جو خوش نما اور جو نیچر کی نیچرل رہتی ہیں وہ آپ کو اسی موسم میں دیکھنے کو ملے گا
پتا ہے نا ہمارے ادھر نا پہاڑی علاقہ ہے ہمارے یہاں بہت سارے جھرنے وغیرہ بہتے ہیں چچائی پال ہے کیوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں بارش کے موسم میں آپ کبھی یہاں پہ وزٹ کریے گا کے بہت اچھا رہتا ہے بہت سکون ملے گا
ہم بھی آئیں گے آپ بھی اور بھی یہ بہت سی اچھی جگہ ہے گھومنے کی اپ وہاں بھی جا کے گھوم سکتی ہیں اور جتنی اچھی اچھی جگہ ہے وہاں جا کے نیچر کا آنند لیجے آپ بھی جائیے بچوں کو بھی لے جائیے ہسبینڈ کو بھی لے جائیے
انشاء اللہ انشاء اللہ میں جاؤں گی سفر میں کیا ہے نا بہت ساری یادیں بنتی ہیں ہمارے روز مرہ کی زندگی سے ہم بور ہو چکتے ہیں تھوڑا سا ہماری زندگی میں نیاپن آتا ہے سکون ملتا ہے ٹینشن دور ہو جاتا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ایک ریفریشمنٹ فیل آ جاتی ہے اپنے بچوں اپنے شور کے ساتھ زندگی میں رکھا ہی کیا ہے
نہیں صحیح بول رہی بالکل صحیح بول رہی ہیں اسی طرح آپ گھومے پھرے اچھا لگے گا اور پیڑ پودے گ کے لگاتے ہیں
جی جی مجھے تو گارڈننگ کا بہت شوق ہے میرا باغیچہ
تو کون کون سے پیڑ لگائیں گے آپ گھر پہ نام بتائیے تھوڑا س سر میں بھی تھوڑا اس میں انٹرسٹیڈ ہوں نا
اچھا تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو نا تو پہلے تو آپ کو مٹی کا الگٹ کرنی پڑے گی پوٹ لانے پڑیں گے پھر اس میں آپ ڈیکوریٹو
ارے میرے گھر کے پاس باجی با بڑی ندی ہے وہاں سے میں مٹی لے آؤں گا
ہاں تو آپنا ا سجاوٹی والے پودے لگا سکتی ہیں لگا سکتے ہیں اور کچھ پدا پودے بھی ہوتے وہ بھی آپ لگا سکتی اپنے اپنی پسند کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں
اچھا آپ کو اورپ کون کون سی لگائی ہیں
ہم تو بہت سارے لگائے ہیں بہت سارے میرے میرے گھر میں امرود کا پیڑ ہے اور ہے کرسمس ٹری ہے اور ربڑ پلانٹ ہے بہت سارے سجاوٹی پیڑ ہے بہت بہت سارے ہیں مجھے تو بہت شوق ہے بچپن سے ہی گارڈننگ کرنے کا میرے بھائی لگ میرے ابو لوگ بھی تھے وہا بہت سپورٹ کرتے تھے مجھے میں جتنی بار کہتی تھی میرے لیے پیڑ لے کر آتے تھے نرسری سے تو میرے گھر میں تو بہت اچھا بغیچہ ہم لوگ شام کی چائے پیتے بیٹھ کے وہاں پہ بہت سکون ملتا ہے ہمیں
اچھا اچھا ہم بھی باجی ایسا ہی کریں گے اپنے ہی گھر میں ابھی کیا میں نے اسٹارٹ نہیں کیا ابھی مجھ کو بھی اسٹارٹ کرنا ہے تھوڑا اچھا لگتا ہے گڈنگ گارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کوئی ہم بھی کریں گے
نہیں نہیں کریے گا بالکل اور پت ہی کیا پیڑ لگانے کے بہت سے فائدے ہیں پیڑوں سے جو نا کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے وہ ہماری ہم جو آکسیجن لیتے ہیں نا وہ آکسیجن ہمیں دیتا ہے تو فریش فیلنگ آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ پیڑ لگا کر دیکھ گا آپ بہت اچھا لگےا
جی بالکل بالکل باجی میں ایسا ہی کریں گی
فوٹو وغیرہ کلک کرنا ہو تو اس میں بھی بہت اچھا بیک گراؤنڈ آتا ہے اگر پیڑ لگے رہتے ہیں تو
اچھا جی نیچی باتی بہت صحیح کہا آپ نے ہم نے سوچا ہے کہ ایک جتنے بھی بہت اچھے اچھے جو پیڑ آتے ہیں نا اسی جو آرٹیفیشیل پیڑ آتے ہیں انہیں انیں کی گارڈننگ کروں تھوڑا دیکھنے بھی خوبصورت لگتے
بہت اچھا لگے گا آپ کو آپ ایک بار لگا کے دیکھ ٹھیک ہے نا دلی سے دلی سکون ملے گا آپ کو وہاں پہ آپ بیٹھ کر چائے پی سکتے ہیں
تو تھوڑا بتائیے نا کون کون سے پیڑ آتے ہیں جو آرٹیفیشیل ہو اور دیکھنے میں خوب
ارے بہت آ نا آپ وہاں پہ جائیں گے نا جہاں پر پیڑ بکتے ہیں نرسریز وغیرہ میں تو آپ کو بہت سارے نام یاد یاد ہے لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے نا ایسے نام بتانے سے آپ نرسری میں جاؤ گے نا تو آپ کو بہت اچھے اچھے پلانٹ ربر پلانٹ ملیں گے کرسمس ٹری ملے گا اور بہت سارے پلانٹس ہیں ایسے سجاوٹی والے کو آپ کو ملیں گے آپ لگا لیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ شام کے ٹائم بیٹھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کو بہت سکون لگے گا فریش ایئر بھی ملے گی آپ کو وہاں سے وہ اور آپ کیا ہے نا آپ کے گھر میں ڈیکوریٹو آئٹم بھی ہو جائیں گے اسی بہانا تو آپ ٹرائی کیجیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ہاں بہت اچا اچھی سوچ ہے آپ کی آپ امرود کے آم کے کٹا حلکا نیبو کا ایسے بڑے بڑے پیڑ لگا سکتے ہیں نا اگر آپ کے پاس زمین ہو تو لگائیے گا
نہیں زمین تو ابھی ہم نے ابھی ہم نے پلاٹ لیا ہے سوچ رہے تھے وہیں پاس یہ سب
ہاں تو آپ امرود کا لگا لیجے آم کا لگا لیجے نبو کا لگا لیجے آپ نہیں تو آپ کے بچے تو کھائیں گے ہی اس کو
ہاں بالکل بالکل بھاجی آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں ایسا ہی کروں گا
کیا ہے نا مٹی سے جڑے رہنے کا جو سکھ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ صبح جلدی اٹھ کے اپنے گارڈن میں جائیے وہاں پہ بیٹھ کے یوگا کیجیے اور کیا کہتے ہیں سکون سے جائے پیجے آپ کو بہت اچھا لگے گا فریش فیلنگ آتی ہے اپنے گھر کے بنا کیمیکل والے فروٹس کھائیے جو آپ کو فائدہ کریں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے
نہیں نہیں باجی میں یہی سب سوچ رہا تھا یہی سب لگانے کے لیے
ہاں مارکیٹ میں جو جتنے بھی ہاں مارکیٹ میں تو جتنے بھی فروٹس ملتے ہیں وہ سب میں کیمیکل ملا رہتا ہے تو وہ بچوں کو ہمارے فائدہ کرنے زیادہ تو نقصان کرتا ہے
جھ اپنے گھر پہ خود کا پیڑ ہوگا تو نیچرل ایک دم توڑ کے کھائیں گے تو اس کا آنند
جی جی میرے گھر میں بھی ہی لگی ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھا پھل ہے دو دو بھی ہ لگی ہے ہم لگ تھ ڈیلی چار پانچ امرود کو کاٹتے ہیں اس میں بلیک نمک ڈالتے ہیں پھر کھاتے ہیں سب کچھ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ار پیڑ کی یاد دلا دی بہت ہی اچھے امرود آتے میٹھے میٹھے
میرے بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو میرا بیٹا تو ٹفن میں بھی لے کر جاتا ہے اس کو بہت پسند ہے وہ مینگو کو اور امروود کو دونوں کو لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی ہے پھل کھے سے سے تو بچوں کو پروٹین منرلس ملتا ہے وٹامنس ملتے ہیں
نہیں نہیں بی بہت اچھا ہے اپنے بچوں کو گھر کا پھل کھلاتی ہیں اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو کیونکہ آج کل بازاروں میں بہت ہی کیمیکل والے پل وغیرہ آتے ہیں
بہت بہت بہت
موسم کے حھ موسم کے حساب سے اپنے گھر میں پیڑوں کو اچھا ایک ماحول بنا کے رکھا ہے اس سے بچوں کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیچر سے جڑو اور نیچر کیا کیا آپ کو دیتا ہے اس سے آپ جڑو
صحی ہے صحیح بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی نیچر سے آپ جتنا جوڑیں گے نا آپ اس ایک دیں گے وہ آپ کو دس لوٹ آائے گا نیچر کا تو یہ رول ہوتا ہے
کیا پیڑوں کو بھی ایک دم چھوٹے بچے کیئی طرح ہی گیئر گرنی پڑتی ہے تب وہ جا کے پھل دیتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا نے کہ کیسے نیچے سے جڑے رہنا ہے نیچے سے جڑنے کے بہت بینیفٹس ہوتے ہیں جی
باجی ہم ہمارے سسرال میں ایک نیبو کا پیڑ لگا اس میں نیبو نہیں نکلنے
نکلے گا نکلے گا اس میں اچھی کھاد وغیرہ ڈال دی جی نا اور اس میں کیا ہے نا انڈے کے چھلکے وغیرہ ڈالیے وہ پھلیں گے وہ ابھی چھوٹا ہوگا نا
باجی بہت ٹائم ہو گیا اس میں آج تک میں نے ایک نیمبو کا پیڑ نیبو کو دیکھنے کو ترس گیا سوچ رہا تھا لگ رہا تھا کچھ چوک ہو رہی ہے کیا
نہیں نہیں نہیں نیبو کا پیڑ تھوڑا سا نا ٹائم لیتا ہے پھلنے میں تو پلے گا تھوڑی دیر میں کچھ دنوں میں اس میں اچھی کاد وغیرہ کیجیے اس کی گڑائی وڑائی کر دیجیے نا تو وہ پلنے لگیں گے ایک برف پڑنے لگے گا نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا وہ
نہیں نہیں باجی اس میں تھوڑا سا میں اس کو کھاد وغیرہ لا کے ڈال دوں گا مجھکل لگ رہا تھا کافی ٹائم ہو گیا ایک بھی پھل نہیں نکلا کہ مجھ کو شنکا ہو رہی تھی کبھی کچھ اس میں پرابلم تو نہیں آ گئی کیا میں کھاد وغیرہ نہیں ڈال رہا ہوں
نہیں نہیں نہیں کوئی پروابلم نہیں ہے نا اس کی تھوڑا سا کیئر کریے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بھی بڑھیا اپنے گھروں کا فریش نہیں وہ انجوائے کریں گے ہمیں بھی یاد رکھیے گا ہمیں بھی کچھ بجا دیجیے گا
نہیں نہیں بالکل باجی آپ کو پورے ا جب کھلیں گے تو آپ سے ضرور میں بات کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اس میں پہلا پھل نکلا ہے آپ کو اس کی جانکاری دوں گی آپ کو جان کری بہت کچھ کی ہوگی کرسمس جس دن پیٹ اس کے لیے میں آپ کے نام کی کاٹ کے وہ کھاؤں گی
چلیے آپ سے تو بات کر کے بہت ساری سیکھ ملی کہ نیچے سے کیسے جڑنا ہے
اسی طرح مجھ کوپ نیچر کے بارے میں مجھ کو اور بھی اچھی جانک ڑی دیتے رہیے اس سے مج کو جائ کاری ملے گی تو میں اپنے بچوں کو سکھا پاؤں گا آپ سے بات کر کے مجھ کو بہت ہی اچھا لگا اک بازی رکھا جائے السلام علیکم